ہاں ہاں آرے آر سا ہلو آواز آ رہی ہے
ا ایکچولی ہاں کوالٹن ہوگی ہے نا میری کوالٹن کر لیا نا جی جی جی اور کیسی ہیں آپ
بس بڑھیا آپ بتائیے آپ کیسے ہو
جی میں بھی الحمد للہ ٹھیک ہوں جی الحمد للہ سب سایری ہے
ہاں تو آج آپ نے میں کھانے میں کیا بنایا
جی آج تو ہم لوگوں کا پروگرام ہے کہ کچن چکن بنانے کا
ارے واہ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ چکن بریانی اور رائتا تیار کر دو
ہاں بالکل چکن بریانی ہ سوپر میرا تو سب سے سوپر تھوڑی بریانی ہے فیوروریٹ والا ہاں
مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب بریانی کا نام سن کر ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے نہیں
ہاں بالکل اگر ہم کھانا کھا کے بیٹھے نا تو مجھے میری بریانی پہ دیکھے
ہاں
بریانی کا آواز سن کے مطلب کہتے ہیں نا کوئی بریانی بن رہی ہے ت خوشبو سے ہی میرا پٹ کالی ہو جاتا
ہاں اور اور خاص کر کے اس کے اندر جو مسالے اور وہ کیسر بھی ڈلتا ہے نا تو اس سے تو اور بھی مزہ آ جاتا ہے
اور بھی مزہ آ جاتا ہے مطلب اتنی اچ اچھی لگتی ہے وہ ن میری تو م اپنی بہت فیوریٹ مطلب بریانی نام کو اگر میں پہلے قورما ہے اس نامنل ٹیسٹ کروں گی لیکن بریانی میری بہت ہی زیادہ پسند
واہ واہ تو تو تو تو پھر آپ کو تو کا کھانے کے ساتھ ساتھ پکانے کا بھی بڑا ہنر ہوگا آپ میں تو
ہ بس جنرلی تھوڑا بہت پکاتی آتی ہے مجھے سے فاسٹ نہیںی ہو ہے شف نیوز بنانے میں لیکن ہاں اپنے لیے تو میں بنا ہی سکتی ہوں
ہاں ہاں ہاں مجھے بھی مطلب شوق ہے کہ بنا لیتی ہوں ایسا ایسا لگتا ہے کہ مطلب اچھا کھانا بن بناتے ہیں نا تو گھر والوں کا اور ہم ہمارا سب کا مزاج جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے اچھا ہو جاتا ہے
بالکل ہم کسی چیز پہ اگر محنت کرتے اور اس کا ٹیسٹ ہم اچھے سے نہیں دیتی اللکسی کرتے ہیں یا ہم اور ترااز کرتے ہیں تو پھر وہ ڈیش خراب ہو جاتی پھر اب لوگ وہ ہم جب اپنی فیملی میں بولتے ہیں کہ آج ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کدھر ن ای ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں ملتی تب بولتے کہ آئندہ دوبارہ ٹرائی م
ہاں وہی بالکل بالکل آپ نے صی فرمایا اور میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کئی بار صح سے نہیں بنتی ہے من میں تو بڑا ہی اتساہ ہوتا ہے کہ ہاں چلو بناتے ہیں بناتے ایسے جوش کے سھ جاتے تو ہے پر یہ جو چکن وکن تھوڑا ہوتا ہے اس میں میرا کئی بار گڑبڑ ہو جاتا ہے مسالے کہیں سے پکتے نہیں ہے کہیں سے صحیح سے لگتے نہیں ہے تو گھر میں بولتے ہیں تو نہ ہی بنا تو بہتر ہے ایسا تو تھوڑا پھر ہو جاتا ہے من کا
ہاں بالکل لیکن میرا تو ایسا ہے کہ میں بیسکلی بنا لیتی ہوں بریانی کبھی میرا مڑ ہوا تو پچھے لوگ لیکن ہمارے گھر میں زیادہ تر قورمہ ا اخنی بریور وہ آکھنی مٹر ہو رجی سے اپن بناتے قورما یہ زیادہ پسند کیا کرتے ہیں ہاں ہ ہ زیادہ پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ چ بریانی سے زیادہ تھوڑی یہ اچھی لگتی ہے لیکن میرے کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بریانی اچھی لگتی
ہاں مجھے تو مطلب وہ کباب زیادہ پسند آتے ہے خاص کر کے وہ کیا بولتے ہیں سکھ کباب
ٹھیک ہے با ہاؤ اسے گرم گرم کاؤ
ہاں اور آپ کو میٹھے میں پسند ہے کیا پسند ہے میرے
میٹھے میں تو میرا س پسند ہے ریڈی مڈ میں پک لو اپپنےس گے نی میٹے میں تو آلموسٹ سبھی چیزیں اچھی لگتی ہے بس سوجی کا حلوا چھوڑ کے
ہاں سوجی کا حلوا تھوڑا ہاں ہاں شاہی شاہی ٹکڑا بھی اور کھیر بھی بہتر لگتی ہے
بہت اچھی لگتی ہے شاہید ٹکڑا تو میرا ایسا ہے کہ اگر کچھ کھانے کا من کر رہا ہے اور جیسے میرے پیچھے بچے اچھے لگ جاتے بو کچ بناور ا اپ بھی میٹھا بنا لیتے وہ اپن کیا بناتے تو ہم لوگ کیا کرتے اس میں جھٹ پٹ بننے والی شاہی ٹکڑا پ
ہاں اور اب وہ کھیر کھیر تو ہمارے دعوت کی جان ہو جاتی
بالکل بالکل وہ تو ایسا ہوتا کہ وہ خوشی کا مومنٹ ہو
ہاں دکھ ل میوے ویوے ڈال کے بناؤ تو مزہ ہی دگنا ہو جاتا ہے اس کا تو ہاں ہاں ہاں اور
چکن کی ریس ک بھی بتا سکتے
مجھے اتنا مجھے تو مجھے تو آتی ہی نہیں ہے
اچھا کچھ
ہاں مطلب آپ مجھے بتا دیجیے پھر میں تھوڑا اپنا بتا دوں کہ میں ایسے بنااتا تو میری تھوڑی بگڑ سی جی ایسا مطلب میں پیاز وغیرہ مطلب میں تو ہاں میں تو دیکھ کو جیسے کہ اپنا کیا بولتے ہیں چ کر لے آتی ہو پیاز کاٹ ٹماٹر اور تھوڑا سا دہی بھی ہ اور کیا ب ادرک لہسن کا پیسٹ ہری مرچ اور پھر اپنا وہ جو بھنے ماس مسالے ہے گرم مسالے ہے اور یہ سب لے کے ایک کڑھائی کے اندر گرم تیل پھر پہلے میں پیاز ڈالتی ہوں پھر ان کو تھوڑا سا ایسا سنہرا ہونے دینے کے کے بعد لہسن اور اد ادرک کا پیسٹ ڈال دیتی ہ پھر ہری مرچ ڈال دے ٹماٹر ڈال دو تو پھر اچھے سے ان کو کو پکا کر پھر سارے مسالے نمک ومک لال مرچ دھنیا پاؤڈر ہردر وغیرہ یہ سب ڈال دیتے ہیں پھر چکن ڈال کے اس کو پانچ دس منٹ یا جتنا اپن کو چکن پکنے میں ٹائم لگے اتنے تک اس کو بھون دیتے پھر سب دہی ڈال دیتے اندر ملا کر پھر ڈ ڈھکن دے کے پکا لیتے پھر تھوڑی تھوڑا پانی اوپر اوپر سے ڈال دیتی ہوں تو کئی بار تو اس اس کو زیادہ دیر بھی لگ جاتی ہے پندرہ بیس منٹ تک دھیمی آنچ پر اس کو پکا لیتی ہو پھر اوپر سے ہرا دھنیا یہ سب ایسے بولنے میں آسان لگ رہا ہے بناتے ٹائم ٹیسٹ نہیں ہ تھا
کہ آپ کے کیوں مسٹیک ہوتی ہے نا کہ آپ ڈائرٹلی جو اپ کچا بھون لی ہے نا چکن کو ڈال کے وہ نہیں کرنا چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے تھوڑی دیر دہی ج اور نیمبو میں اور ہلکا نمک ڈال کے اس کو تھوڑ دیر ن میرینیٹ ہو نے دیا کرو اگر آپ اس کا گریوی چکن کو اگر آپ گریوی بھی بنا رہے ہو تب بھی اگر آپ بریانی بھی بنا رہے ہو تب بھی آ اییسے سیکھیا
اچھا اسی لیے میں بولوں میرا وہ چپک کیوں جاتا ہے مسالے ایک دوسرے میں گول
ہاں تو میں آپ کو دیکھو نا پرپس اس کی ایک ڈش بتاتی ہوں اگر آپ قورمہ بھی بناؤ گے تو فیل نہیں ہوگا کیا کرنا پڑتا ہے اس کو میں
ہوں ہوں
پہلے ہم چکن کو لیتے اگر دیسی ہے تو دیسی کو بھی میرینیٹ کرنے کے بعد میں نا اس کو سیٹی سب میں وہ دیسی کبنی بتا رہی ہوں آپ کو کو اس کی لمبی پروسیس پ تو بائلر کاتے ایکچولی ترنت والا ہے نا آپ بھی ملاتی ہوں گی ہاں تو اسے کیا کیا کرنا پڑتا
میں تو وہ ریڈی میڈ مسالہ بھی لا لیتی ہوں
ہاں ہاں تو آپ وہ بھی وہ بھی چل ہے لیکن آپ اس کو صحیح طریقے سے بنائے نا تو آپ کا مسالہ نہیں پھٹے گا چکن میں بھی اس کا جوسی بنے گا اور ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر تو آپ کو سب سے پہلے چکن لانا ہے اس کو صف طریقے سے دھونا ہے اینڈ اگر اس میں دیکھو چکن کے اندر آپ کچھ چیزیں چکن لائے چکن کے اندر دھو دھا کے اس کو ایک تپیلے میں نکال کے پانی پورا نتار لینا ہے پورا ہی نکال لینا ہے ٹھیک ہے پانی نہیں رہنے دینا پھر اس میں آپ نمک ڈالیے نمکتا سار کہ بھائی ہم جیسے چاول میں ہی کھاتے یہ نمک اس ذائقے کے میں نمک ڈالنا ہے پھر اس میں ہم دہی ڈالیں اگر آدھا کلو چ کن لا رہے ہیں آپ تو اس میں تقریبا سوکھا دہی بولتی نا جس سے پانی نہیں ہوتا تو وہ آپ پوری چھوٹی سی ایک کٹوری ہوتی ہے نا ہم کھیر کاتے جو اسٹیل کی چھوٹی کٹوری ہوتی ہے تو اس ٹائپ کا دہی کر لیجیے اس میں نیبو ڈال دیجیے ج اگر آدھا کلو ہے تو ایک ہی نیبو ج میڈیم آ کر میڈیم سائز آپ اس کا پور نیبو ں بک رس اس میں ڈال دیجیے پھر اس میں آ تھوڑ س سے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیجیے اس کے اندر آپ تھوڑے بیسک کھڑے گرم مصالے جائے پتھری وغیرہ ہے ا زیرا ہے آپ اس میں کلمی کے ٹکڑے ڈڈائی لائچ نا بڑی الائچی وہ دال کالی الائچی ہری الائچی دالی ہری الائچی دھر کی اور ہلکا سا ہیرو ہوتی اور لال مرچ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر اگر آپ ا بنا رہی ہے تو اگر آپ حیدرآبادی ب رہے ہو تب بھی آپ یہ مٹیریل اس میں ایڈ کر سکتے اس میں تلی پیاز ہوتی نا کڑک کڑک سی جو ہم تلتے ہیں ہاں تو وہ اس کے اندر ڈالو ایک کٹوی ڈال لو ایک اہ اب اس کو مکس کر کے اور اس میں ایک کپ تیل ڈالو ادھ کلو تیکپ ایکپ کون سا جو میڈیم سائز کلتر ہو وہ بڑے پیاالے ن بڑے پیاار کر کے نہیں ہاں فل جس میں ہم ان ب چاہے وہ یا رکھتے نا چھوٹے کپ والے تو اس میں اس وہ اتنا بھر کے ہی ڈالنا ہے اس اور اس کو ڈھک کے رکھ دینا مینمم پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو رکھ دینا تیل گرم ڈالناا ہے اس میں
ہاں
ہاں پھر آپ ادھر کیا کرو گے جب ہم اس کو بنانے بیٹھو گے تو اب تھئی لوگ کیا کرتے ہیں ا کاجو وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اندر ہی مسالے میں سیگی کاجو ڈالو اگر بریانی بنا رہے تو س کاجو ڈالو اگر آپ قورما بنا رہے ہیں تو گریوی پیس کے ڈال دو ٹھیک ہے اس کا پیسٹ بنا کے اس کو بنا کے ڈال دینا ہے
ہاں تو آپ نے تو بہت اچھی طریقے سے یہ بتا رہے ہو میں تو بڑا سمپل سے بناتی ہوں اس لیے سوچتی ٹیسٹ بھی نہیں آتا
نہیں نہیں آپ ضرور ٹرائی کریے گا اس کو اور پھر ہم ادھر کڑھائی رکھتے ایک کڑائی میں کڑا گرم مسالا ب بیسک چیزیں ڈالتی ہیں تیز پان پتے وغیرہ پھر پ پیاز چوپ کر کے ڈالتے ہیں پھر اس کو گولڈن براؤن ہوتی ہے نا سنہری چ تھوڑی چیم جاتی ہے اس میںٹھک کے مٹیریل اس میں ڈال دو اور آپ اس کے پ دھیرے دھیرے چلاؤ پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو تیز میٹا جیسا کرنا ویسے ہری مرچیاں جو انہیں بیچ سے کٹ لگا کے اس میں ڈال دو آفس چلاتے رہو جب تک چلاؤ جب تک اس میں سے خوشبو نہیں اٹتی ہاں اور ایک چیز جو ریڈی میڈ گرم مسالے ہوتے نا چکن مسالے وہ پیکٹ بھی آپ ڈال دو ٹھیک ہے بہت بڑھیا ٹیسٹ آتا ہے اس کو دالو چلا پھر وہ مسالہ نا پورا بھن جاتا ہے اور وہ تیل ریلیز کر دیتے اور اس کی جو خوشبو اڑتی ہے پھر آپ دیکھ لو اب تو بولو گے کہ یوں ہی مجھے کھانے دو اس کو ڈھک ڈھک کے بونجنا ہے دھیمی آنچ کے اوپر جب وہ ریڈی ہو جائے تو وہ قورمہ آپ کا کھانے کا قلیےبی ریڈی ہے اور بریانی بنانے کی
ارے شکریہ شکریہ میں تو بہت بہترین طریقے سے مجھے ریسیپی بتا دی تو ابھی میں ایسی اس طرح سے ہی بناؤں گی ہاں ایسے ہی سیم آپ نے جیسے بتایا اسی سے ہی بتاؤں گی ہاں
اور مجھے ضرور اس کا بتانا فیڈ بیک کیا آپ کیسی لگی تھی چلے ہم نیکسٹ کال کے لیے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ